ہلو
ہیلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام کیسے ہو آپ
ماشاء اللہ دیکھو اللہ کا شکر ہے بھجن اچھے ہیں ابھی تو اللہ کا س گھر بج ج دے کوو
میں بھی ٹھیک ہوں آجم ہاں بولیے بولیے
جی کھانے کے بارے میں بات کرنی نا ہمیں آج
جی جی جی ویسے آپ زیادہ تر میرا آپ سے ایک پرشن ہے آپ زیادہ تر باہر کا کھات کے گھر کا
دیکھو بھائی جان ہم زیادہ کرتے دیکھو گھر کا کھانا پسند کرتے ہیں کیونکہ دیکھو جو ہماری ماں کھانا بناتی ہے نا ممی امی جان ماشاء اللہ دیکھو آپ کو پتا ہے کہ ہم جو گھر کا کھانا کھاتے ہیں نا اس میں ایک سواد ملتا ہے ہمیں اب ہوتا ہے ہماری امی جان دیکھو مسالہ کوچ مطلب پیاز لہسن تیل ہے نا مسالحوں کو بڑھیا پکاتی ہے ہم ماشاء اللہ وہ اچھی طرح اس کو کھاتے ہیں بڑا سوادشٹ بنتا ہے نا وھجن گھر کا کانا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جی بازار میں اگر ہم ہوٹل پہ کسی ہوٹل پہ جاتے ہیں تو آپ نے وہاں دیکھا ہوا کہ ہم لوگوں کو کیا ملتی ہے وہاں پر سویدھا کس کی صاف سفائی دکھتی ہے ہمیں تو ہم کھانا کھانے جے ہیں وہاں پر تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر دیکو ایک چیزیں ہوتی ہے وہاں پر کہ ہم لوگ کھانا تو کھا کھا لیتے ہیں لیکن وہاں کا مسالے تھے ہوتے ہیں مطلب مسالوں کو پکاتے نہیں وہاں پر جی اب سنو بھائین اس میں کیا ہے کہ دیکھو جو سبزی بنات نا وہ لوگ تو ہمیں تھوڑی پتہ ہے وہ سبزی اچھی ہے یا گندی ہے سگلی ہے ان میں دو ہی نہیں ہے ہاں ہر چیز کا وجن پت ہونا چاہیے نا اب آپ نے دیکھا ہے کہ ہوٹل والے تو دیکھ ہمیں اگر دس دیں گی سبزی ہے وہ بھی رکھ دیں گے ہمیں کیا پتا چلےا کسی کو وہ تو دیکو بھائی جان ان چیزوں کا نالج ہمیں ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے آج کل کیا ہوتا ہے کہ ہم جو سبزی کھاتے ہیں نا بازار کی آپ کو پتا اس میں کیمیکل آتا ہے ہے نا تو دیکھو جو سبزی ہم کھاتے بھی ہے نا تو کوئی سبزی خراب بھی ہوتی ہے کوئی اچھی بھی ہوتی ہے کوئی سڑی بھی ہوتی ہے تو زیادہ کرد یہ ہوٹل والے کیا کرتے ہیں کہ سستی سبزی جلدی وہ پیل لے بناتے ہیں وہ لوگ کی بناتے ہیں ان کو بچت تو ہو سکے
جی جی جی اور یہ بالکل یہ اور جیسے کہ رو یہ بہت اچھی اور روزمرہ زندگی سے جڑی ہوئی ہے جیسے کہ کہ آپ دیکو گے کہ جس تو گھر پہ کھانا نہیں بن پا رہا جو ادھر کمانے کھانے کے لیے گیا باہر تو تو باہر ہوٹلوں کا کھانا کھانا پڑتا ہے راستوں کا کھانا گندا کھانا کھانا پڑتا ہے کیونکہ وہ بےچارا کام کر کے گھر پہ جا کے کھانا تو بنا کے کھائے گا نہیں محنت نہیں کرے گا لیکن تھوڑے سا تکلیف دینے کے لیے وہ اپنے پورا زندگی بھر تکلیف
جی آپ نے دیکھا ہے بجن کیا ہوتا ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نا آپ نے دیکھا ہے جو ہمارا گاؤں ہوتا ہے وہاں پر کیا کیا ہے کسانوگ تازہ تازہ سبزی اگات ہیں ہری ہری سبزی اگاتے ہیں تو دیکھو ہری ہری سبزی اتنی مہنگی ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے شریر کے لیے بہت سوادشٹ بنتی ہے مطلب اس کو ہم کھاتے نا تو اچھی لگتی ہے ہمیں کو لگتی ہے کیونکہ کسان اس کو اپنے پانی سے اگاتا ہے اپنے بیج سے اگاتا ہے آپ نے سٹی میں دیکھا ہوگا کہ آپ نے بتایا ابھی آپ نے بتایا کہ دیکھو جو آدمی کام کرنے جاتا ہے نا وہ کھانا بنانے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے تو بھائی اس کا مطلب یہ دیکھو جو آدمی اپنا گھر کا نکھا کے خود بنا کے نکھاتا ب بازار میں کھاتا ہے وہ تو دیکو اس کو پہلے تو اس کی پہلے تو یہ دیکھ لو آپ اس کی پیٹ میں تکلیف ہوئے گی اس کو بیماری ہو جائے گی کیونکہ جیادا کر تو دیکھو بھجن کیا ہوتا ہے کہ جو ہم ہوٹل کا کھانا کھے ہیں نا ایک تیل سے کم سے کم ایک تیل کے پیپے سے وہ دو مہینے تک چلا سکتے ہیں دو مہینے پی تیل کے پی پ کیو تل ہوا جیسے کہ آپ کو پتتا ہے کہ وہ سبزی بناتے نا تیل کے اندر تو اس میں کالی پرت جم جاتی ہے بجن تو کالی پرت کیا ہے جی
اور جیسے کہ آپ باہر تو کھا رہے ہو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس میں اور لوگ پیسے کمانے کے لیے اس حساب سے بناتے ہیں اور جب ہمارے گھر پہ ہماری ہمارے لیے محبت پیار سے جو کھانا بناتی ہے اس چیز کا کھانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے
آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل دیکھو بچے کیا کرتے ہیں زیادہ کرر تو دھو چاؤین ہوتی نا چاؤمین برگر ہو ہیں موموز ہوتے ہیں ہے نا آپ نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ ان کو کھاتے ہیں تو ایک بات تو بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ مسالا ہوتا ہے نا اس کے اندر برگر کے اندر یا موموز کے اندر تو دیکھو بھائین اس کے مصالحوں کو دیکھو اگر کوئی کسی ٹھیلے والے کا اگر مسالحہ نہیں اگر موموج نہیں بکتے تو وہی مطلب لے وہ کل یوز میں لے لے گا ایسا کیوں کیونکہ اس سے وجن
جی ہاں ہاں ہاں
اس سے کیا ہمارے جی اس سے ہمارے تکلیف ہے نا ہماراری تکلیف ہو جاتی ہے ہم بیمار ہو جاتے ہیں
جی جی جی وہ اپنا نقصان تھوڑی کرے گا وہ اپنے مسالحے کو اور اسے کوئی نہ کہئی جگہ پہ یوز کرے گا جس سے اس کا نقصان نہ ہو اور پھر اس سے کیا کہتے ہیں ہم پبلک بیمار پڑ جائے گی یہ غلط ہے اور فوڈ کافی ابھی ملاوٹ والے فوڈ بھی کافی آج کل چل رہے پنیر میں ملاوٹ
جی ماشا جی سبحان اللہ بہت اچھی بات بول رہے ہو آپ دیکھو بھائی جان ان کی ڈیٹ ہوتی ہے جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مین میں نے میں ایک جگہ گیا تھا گھومنے میں نے وہاں پر دیکھا ہے مٹھائی والے کو مطلب مٹھ کچوری بنات تھا ن کو دیکھا میں نے کہ کچوری بنا رہا ہے وہ اور تیل بالکل کالا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس میں انیک پرکار کے تو کیا بتا کیا کیا پڑھے ہیں دیکھو اسی تیل میں اس نے نا کچڑی نکال دی اسی تیل میں اس نے پکوڑی نکال دی اور اسی تیل میں اس نے جلی بھیی نکال دی تو دیک ٹھیک ہے وہاں تک بھی بات سیھ ہماری لیکن جب اس نے بنا کے اس کاؤنٹر پہ رکھا ہے نا تو دیکو کاؤنٹر میں کاج نہیں تھا کاچ نہیں تھا نا تو اب اس پہ آ کے انیک مکھھی بیٹھی تھی مکھیا بنبڑا رہی تھی ہم نے دیکھا کہ یہ مھی تو گ گندگی میں رہتی ہے اور گندگی ہمارے اس اس کے اوپر چیٹ رہی ہے تو یہ ہم ان کو ہم کہاتتے ہیں تو اس سے کیا ہے ہمارا نقصان ہے نا بجان چیزوں کا
جی جی بالکل یہ صاف صفائی نہیں رکھنا دھولوں میں سموسا سنگھاڑا اور کچوریا یہ سب بیچنا یہ یہ سب ہمارے شریر کے لیے بہت ہانیکارک ہے اور ہم اگر یہ سب کھائیں گے تو تو ہم سیدھا ہاسپیٹل میں دکھیں گے آپ کو تو اس وجہ سے ہم اپنے جو گھر میں جو بناتے ہیں اور جو امی کے ہاتھ کا جو بنتا ہے وہی کھانا کھانا محفوظ رہتا ہے اور بہت اچھا رہتا ہے سوادشٹ بھی رہتا ہے
آپ نے دیکھا ہوگا جیادہگر کیا ہوتا ہے کہ جو گاؤں کے اندر پھلوکتے ہیں نا دیکھا ہے گاؤں کے اندر جو فل فروٹ اگتے ہیں ہے نا جیس پاپیتا ہوئی جیسے کہ پپیتا ہوئی تربوز ہوئے ہے نا جیسے کہ اور مان لو سبزی ہوئی تو دیکھو یہ دیسیی کھاد سے ہوتا ہے ہے نا سیلینڈر کیا ہوتا ہے کہ یہ کاد کا اپیگ کرتے ہیں نا یہ لوگ کیمل ہوتا ہے کیمیکل کا اپیوگ کرتی ہیں یہ یوریا ہوا کیمیکل ہوا ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں سر وہ تو دیکو ان چیزوں کی نالج ہمیں ہونا چاہیے نا کہ ہم ان کو بڑھوا نہیں دیں
جی جی جی جی بالکل اور خاص کر کے ہاں وائز آ رہی ہے
کو تو بھائیین دیکھو ان چاہیے آپ نے ہاں بھائی جان آپ نے دیکا ہوگا آج کل کیا ہو رہا ہے سناو آپ جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بازاروں میں جاتے ہیں نا تو دیکھو بازاروں میں ہم سیب لیتے ہیں انار لیتے ہیں نا جیسے تربوج لیتے تو بھائی جان آپ نے دیکھا ہے کہ ان یہ لال کیسے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو انجیکشن دے کے ان کیمیکلوں میں رکھ کے ان کو پکایا جاتا ہے تو یہ دیکھو ایک دن میں ہی لال ہو جاتے ہیں اور ان کو ہم کھاتے ہیں ان سے ہماری دیکھو صحت نہیں بن پاتی ہے آپ نے دیکا ہوا آج ہم گھر پہ کھا کوئی چیز کتنی اچھی لگتی ہے بتاؤ مجھے اب
جی جی جی بالکل اس کا سواد ہی الگ رہتا ہے اس کا کھانے کا اور ٹیسٹ بہت طریقہ ہی بہت الگ رہتا ہے وہ کافی سوادشٹ لگتا ہے اور ایک بات ہے کہ جو شہر میں جو ہم کھاتے ہیں سبزی پھل وہ سب ا پکایا جاتا ہے اس کو ٹائم سے پہلے اور کیا کہتے کیمیکل ملایا جاتا ہے اس سب کافی ہمارے باڈی کے لیے سف ہوتا ہے
بھجن ایک بار کیا ہوا میں کسان بھائی میں نا گاؤں میں گیا تھا جو میں نے وہاں دیکھا کہ کسان نے مرچی کی کھیتی کر رکھی تھی ہے نا مرچ چی کی اور گوبھی کی اور پتے گوبھی کی ہے نا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کھیتی کرتے ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے تو اس نے بتایا کہ مجھے دیکھو گائے کا گوبر ہوتا ہے نا بھیس کا جو گوبر ہوتا ہے نا تو پہے دیکو پہے کے زمانے کے یہ لو ان کو یوز کر رہے تھے کیا ان کو یوز کر رہے تھےات ہات میں تو آپ کو بتا آج کے آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے کہ کھاد بھی انیک پرکار کے آ گئے ہے نا اور جو ہمارے سبزیوں میں کیڑے لگ جاتے ہیں نا آپ کو پتا ہے کیڑے لگ جاتے ہیں سبزی سنے لگتی ہے تو ان کا کیمیکل آتا ہے وجن تو لوگ وہ کیا کرتے تھے پہلے ان ان کو پٹکتے تھے ہاتھوں کو اور آج کل تو نا کھینچ نہ کھینچ نہ سک تو دوائیاں آ رہی ہے نا مطلب اے سی ای س وز ہو رہا ہے وجن کہ اس سے نا ہم کیا کرتے ہیں سبزی تو لے آتے ہیں پھل بھی لے آتے ہیں لیکن ہمارے گھر پہ کیا ان کو دھوتے نہیں ہیں دھونے کے بعد دیکھو سجاپسی کیسی بھی ہو بھان ہمیں دھو کے کھانا چاہیے اس چیزوں کو پھر جب تک ہم ان کو دھوکےکھائیں گے نا تو اس میں کیا ہے کیمیکل ہوتا ہے ہر چیز میں کیمل ہےج نا بتا ہے ابھی ہم کو
اچھا آپ کو آپ آپ سے آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں آپ نے سیو دیکھا ہوگا کوئی سیب ایک دم لال رہتا ہے کوئی ایک دم تھوڑا سا ڈیم لائٹ لال رہتا ہے اب اس اس میں آپ سمجھ جاؤ وہ کیمیکل ملا کے اس کو کلر بھی کرتے کوئی کچھ کچھ لوگ اور وہ آپ اور آپ کو کھاؤ گے تو آپ کے شریر میں کیا حالت ہوگا آپ کو سمجھ جاؤ
ایک مٹ جی د بجان ایسی چیزوں کو بجانا ہمیں نالج ہونی چاہیے نا یار ابھی آج کل کے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ کوئی کوئی دیکو مہنگی سبزی کھاتا ہے کوئی سبزی سستی سبزی کھاتا ہے آج کل کیا ہم کوئی سبزی لینے جاتے ہیں نا تو کسی کا بھؤ دیکھو آپ نے سیب لیے ہے تو کسییب کاا سو روپئے کلو ہے کسی سیب کا باؤ ستر روپئے کلو ہے کسی کا پچاس روپئے کلو کیونکہ وہ سڑے ہوتے ہیں نا سیب وہ تو پچاس روپئے کلوے رہا ہے اور جو اچھے والے ہوتے ہیں نا وہ سو روپئے کلو دے رہ ہے ایسے بھی تو ہوتا ہے نا وزن
جی جی بالکل یہی بات ہے اور ہ جی اور کافی تو آج کل پیسٹی سائڈس یہ سب کیمیکل ملا ملا کے کہ آموں کو آم کا سیزن ہے تو آم کو پکایا جاتا ہے یہ سب کرتے ہیں اور کافی جو ریسٹورینٹ یہ سب ہے وہ تو آپ کو پتا ہی ہے کہ چار چار دن دس دس مہینے مہینے کا فریز میں جمایا ہوا سبزیاں سب گرم گرم کر کر کے کھلاتے ہیں
کیری کیری ہوتی ہے نا کسان لوگ کیری اگاتے ہیں پی کیری کا پیٹ اسی کو وہ لوگ آم بنا دیتے ہیں اسی کو آم بنا کے ہم لگوں کو سپلائی کرتے ہیں اس میں کیمیکل ڈال دیتے ہیں نا وہ لو تو ج کیری کام مناتا ہے اور کیا چل ٹھیک ہے بھائیجان آپ سے بات کری مجھے اچھا لگاسلام علیکم بھجان خدا حافظ
اللہ اللہ حافظ